ہیلو
ہلو
السلام علیکم
وہ اسلامباد
السلام و علیکم کیسے وہ سب کہہ رہیے تھا
ووہ
امی ابو ٹھیک امی ابو ٹھیک ہے
پھا جی جی جی سب ٹھیک ہیں سب خیریت ہے سب سب سب
جی جی
جی جی جی
اچھا اور سنائیے
جی جی موسم کیسا ہو رہا ہے ی آج یہاں تو جی رات سے یہگ بارش ہو رہی ہے رک رک کر بھی دو بار چل رہی ہے جی جی جی
ہاں موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے
جی جی موسم دو تین دن سے اتنی گرمی پڑ رہی تھی کچھ م نے پوچھو
ہاں ٹھنڈا ہو گیا ہے موسم
آج کل یہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس کے بارے میں بچھ سمج
ہاں سمنگائییا ن
بولو بتاؤ کچھ آپ کے کیا خیال ہے یہ سوشل میڈیا کے بارے میں
سوشل میڈیا ہے نا ایک ہماری زندگی کا مکھی حصہ بن گیا ہے کی ب نہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہوں
اس سے ہمیں کد ہاں بولیے بلی
جس سے مطلب کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کیسی بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال پر آڈی ک پر کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہاں اور کچھ بھی آڈر آن لائن کسی کے پاس بھی کچھ بھی بیچ سکتے ہیں مطلب کہ بہت اس کے فون کے ذریعے سے ہمارا جو سماج ہے بہت زیادہ مطلب کہ
اچھا ٹھیک ہے
سرکچت ہو گیا ہے اپنا ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے نا اس سے سوشل میڈیا سے
جی
ہاں
یہ ایشب میں کوئی کئی بندلا للتا نہیں آپ جن کو کئی لوگوں کو تو اس سے روجران مجھ انسٹا پہ فیس بک پہ یو ٹیوب پہ کوو پہ صرف ہمارے
ہاں اس کے ذریعے سے ارننگ کرتے ہیں نا ریل وغیرہ بناتے ہیں بلاگ وغیرہ بناتے ہیں تو کتنے گھر جو کتنے گھر جو گغریب تھے وہ ویڈیو بنا بنا کے پیسے والے ہو گئے اب ہم ان کی ویڈیو ویڈیو دیکھتے ہیں تو میںیں بھی موٹیویشن سا ملتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں پر کیا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ کچھ نہیں ہوتے وہ تو فیمس ہو جاتے ہیں وائرل ہو جاتے ہو اور جو ہوتے ہیں ان کو کہیں کسی سپورٹ بھی نہیں کرتا ہے
جی
ہاں
جی آپ نے سب بات دیکھ لو سوشل میڈیا کا صحیح اپیوگ کرو تو صحی دشا میں لے جائے گا لیکن غلط تو کیوں کروں تو غلط جا میں لے جائے گا دیکھو
کچھ بند بھی ہیں اپنے ساتھ بھی ہیں وہ گند وہ کرتی ہے دیک وہ اس میں آن لائن یوا کھیلتی ہے سا لگاتی لائن گ گمس کھیلی پیسوں برباد کر رہے ہیں بک تو میرا ماننا یہ ہے ان پر دا کری جائے اور وہ سمجھ ہی جائے ایسا کام نہیں کرے آپ سوشل میڈیا پہ ایک تو یہ ہے دیکھو پہلے اب کوئی گھٹنا کہیں بھی ہو جائے وہ پانچ منٹ میں پورے ہندوستان ہو جاتی ہے
وہ تو ہے پوری انڈیا میں ہو جاتی ہے ہندوستان میں نہیں ہوتی ہے
جی
ہ اب نہا کچھ جیسے ایک ندیاں تھی نا اس میں ایک ٹیچر وغیرہ سا گر گیا تھا تو ڈیتھ ہو گئی پانچ منٹ میں سب کے فونوں پہ خبر آ رہی
جی جی
ہی
دیکھو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہو رہی ہے کل اپنے پاس میں ایک اٹنگن ندی ہے یا اکرا گڑ کے پس اس میں کل ایک لڑکی کی ڈیتھ پڑی ملی ہے تو دیکھو تو آپ کو کیسے پتا پڑ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہے
ہاں وہ تو یہ سوشل میڈیا کےہ ذریعے پتا پڑا
ج گھر بیٹھے ہیں آپ آن لائن شاپنگ بھی کر سکتی ہیں اس سے آپ چاہ جو بھی چیز منگا سکتی ہو بڑی
آن لائن شاپ کرتی ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے اپن آن لائن کرتے ہیں تو اس سے ہم ایسے کوئی کپڑا ہم نے منگایا تو اس سے کیا ہمیں معلوم تھوڑی پڑے گی کہ یہ کیسا کپڑا ہے
وہ تو غلط ہے نہیں ہی منگانا چاہیے
تو اس میں رٹن کی جو ہے وہ رٹ اسے یہ معلوم نہیں رہتی ہے جی دیکھو
تن تو ہو جاتا ہے پر مطلب کہ جو ہمارا پیٹ وہ ہوتا ہے پیسا ہوتا ہے وہ اس میں سے آدھا لوٹ کے آتا ہے اور پھر ٹائم لگ جاتا ہے آنے میں
جی
ہ اور وہ پھر ڈیلیوری چارج وغیرہ کے پیسے کاٹ کے تب ہمیں واپس کرتا ہے کچھ چیزیں آتی ہے اچھی جیسے کہ کچن سیٹ وغیرہ وغیرہ آتے ہیں میک اپ وغیرہ تو اچھا آتا ہے آن لائن چیز اس سے پ یہ کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ نہیں خریدنے چاہیے کیونکہ مطلب کہ جو دکھاتے ہیں وہ آتا نہیں ہے جو آتا ہے وہ اتا نہیں ہے کلر میں ڈفرینس ہر چیز میں ڈفرینس آتا ہے اور پھر مطلب فکس پرائز کی ریٹ ہوتی ہے مطلب کہ ن ایک روپئے کم ن ایک روپئے زیادہ اتنا ہی دینا ہے پھر ڈیلیوری چارج لیتے ہیں مطلب اتنا ہی پڑ جاتا ہے بازار میں جاتے ہیں جتنا بازار میں ایک چیز مل جاتی ہے نا ہمیں کہ ہم کپڑے کو چھو کر دیکھ کر پہن کر رکھ کر دیکھ سکتے ہیں
جی مارکیٹ میں اپنے آات سے دیکھ سکتی ہے اور کپڑے کو دیکھ
ہاں ہاں ہاں ہاں صحی فرما رہے ہو پر اور وہاں پہ مارکیٹ میں وہ بھی تو کر سکتے ہیں پیسوں کی بھی تھوڑی کم بڑھوتی کروا دیتے ہیں کہ نہیں اتنے لے لو اتنے لے لو پرمیس سو پیسہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ تو دو سو پچاس لکھ رہا ہے تو دو سو پچاسی دینا ہے یا نہیں ہے کہ دو سو چالیس دے دو یا دو سو ساٹھ دو سو پچپن دن تو ایسا کچھ نہیں ہے جو ہے وہ ہے
جی جی آپ نے صحیح کہا کہ وہت ہی ایک مارکیٹ میں بھی کئی دکانیں ایسی ہیں فکس کرائے ج والی
ہاں وہ ہوتی ہے نا فکس ریٹ کے پھر بھی مطلب کہ وہ بیس پرسینٹ بیس پرسینٹ کا وہ ہوتا ہے نا
جی جی جی جناب آپ نے یہ صحیح کہا لیکن ایک دام والی ہوتی ہے وہ نہ بیس پرسینٹ نہ ایک پرسینٹ وہ کچھ بھی نہیں کرتے ایک دام والالی
نہیں ایسا ایسا نہیں ہے ہر دکان پہ بیس پرسینٹ کا چارج ملتا ہم کو ہر دکان پہ ملتا ہے جیسے کہ اب انہوں نے ہمارا بیس پرسینٹ کا چارج کاٹ لیا پھر ہمارے ٹوٹل وجتے کچھ بھی پیسے تو ہمیں وہ پورے دینے ہیں ان میں کچھ کم نہیں کرنا ہے ایسا ہوتا ہے فکس ریج کی دکان کا
یہ فکس پرائز والی ہوئی چ اب اپنی اور پاس دیکھنا مار گ تو اب نہیں ہو رہی ہے ناچ لیکن ایک فائدہ ہے ہمیں ان سے کپڑا ہاتھ سے چھو کر کے دیکھ سکتی ہیں کپڑے کی بھی پہچان کر سکتی ہے لیکن آن لائن آتا ہے اس میں ہمیں مال یہ کیسا کپڑا آئے گا کہ آئے دکھاتے کچھ اور رہے آتا کچھ اور رہ ہے تو اس میں اپنے لیے کرتا ہے
ہاں ہاں ہاں وہ تو ہے مطلب آن لائن آن لائن سے ہم کچھ بھی منگا سکتے ہیں کھانا بھی منگا سکتے ہیں جیسے کہ تھک جاتا مطلب کہ کوئی بھی اینی تھنگ پروابلمس ہو جاتی ہیں تو ہم کھانا وغیرہ آن لائن کر کے منگا لیتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے تو صحیح ہے نا وہ پر مطلب کہ خراب بھی ہے کیونکہ اچھا ہے کچھ پروڈکٹ بگاؤ کوئی اچھا نہیں آتا ہے کچھ ا اچ چلتا ہے کچھ نہیں آتا ہے ہ اور نہ مطلب سوشل میڈیا سے نقصان بھی ہے جیسے کہ ہم اپنا بلاگ وغیرہ بناتے ہیں لائو وغیرہ تو بھول دیتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہمارے گھر تو جو کوئی بھی ہوتا ہے الگ جو فراڈ ہوتے ہیں وہ گھر میں گھس آتے ہیں چوری وغیرہ کر لے جاتے ہیں اور گھروں میں چوریاں ہو بھی گئی ہیں ایسے
جی
رجنا ہدل مت ک کون ہے رجنا گوب جر پت کون ہے اس کے گھر میں ہو گئی تھی نا سوشل میڈیا کے ریعے سے
جی جی جی رچنا گجر سپری بھی ہے وہ سوشل میڈیا بتا رہی تھے جی جی
ہاں تو اس کے گھر میں بھی ہو گئی اور کئی بچے وغیرہ ہوتے ہیں جو لائو بلاگ وغیرہ بناتے ہیں تو پھر بھی بول دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے ایسے بناتے ہیں نا تو ان کے گھر میں غصہ آتے ہیں کوئی بھی تو چوری وغیرہ کر لے جاتے ہیں بچوں کی کڈنیپنگ کر لے جاتے ہیں بہت سارے مطلب کہ وہ ہو جاتے ہیں ہاں اور اس اس کے ریعے ہمارا فون بھی ہیپ وغیرہ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے
جی جی جی بالکل اس میں آج ہلکے ان کے بچے ہیں پانچ سال سے دس سال کے یہ پب جی میں بہت زیادہ کھیل رہ یہ پب جی کے ان بچوں کو بہت ہانکار سے ہو رہے ہے
ہاں وہ تو ہے پب جی وغیرہ نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ ان سے آنکھوں پہ افیکٹ تا اور ان کے ٹائم ک بربادی ہوتی ہے کیونکہ وہ پڑھ نہیں پاتے سرا ن گیم میں لگے رہتے ہیں اور نہا جس سے کہ ان کے جو ہوتا ہے مائنڈ کی وہ ہوتی ہے وہ بھی ڈل سی ہو جاتی ہے جو پڑھیں گے تبھی تو ان کا
جی تو وہ وہ گمش ہی میں رہتے ہیں لیکن پب جی میں جو کھیلتے ہیں پب جی میں جو کئی بمے پندی ہو گے
ہو گئے ہوں گے یہ تو نہیں پتا مجھے کہ پاگل ہو گئے ہیں س مطلب کہ مطلب کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بچا ہو کوئی بھی گیم کھیلے نا ہی کھیلے جتنا اس کے لیے صحیح ہے زیادہ اس سے اوپر کھیلے گا تو اس سے اس کی آل کو لگ جائے گی نہ چھڑاپ پائیں گے ہم اس سے پھر نہ آنکھیں بھی خراب ہو جاتی چشمے وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں اور سمدر
پاس کرنا چاہیے دس پندرہ منٹ کھیلو مائنڈ فریش کرو اے اپنا کام ہمرا دا کر
مائنڈ فریش کرنے کے لیے تو بہت سارے چیزیں ہیں جیسے سانگ وغیرہ سن لو کوئی مووی وغیرہ دیکھ لو سب سے زیادہ تو سانگ سے ہی مائنڈ فریش ہوتا ہے یہ کیمپ وغیرہ سے کیا ہوتا ہے
نہیں کئی بچے ہیں بچے تو گموں میں ہی دیتے ہیں زیادہ تر
میں اتنیڑ ہو گی آج تک میں نے کوئی گیم نہیں اکھیلا مجھے نا گانؤ میں میرا موڈ خراب ہوتا ہے تو میں گانا سنتی ہوں اور مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ گیم وغیرہ میں مجھے اچھی نہیں لگ
بگو مگا بچ ا یہ بچہ فون دے گا اس میں اس نے اتنے گیم ڈاؤن لوڈ کرنا میں ڈیلیٹ کر د کے پلے کاف ہو جاتا ہوں پھر گاڑی والا کر لیے گا کوئی کیسا بھی کوئی کیسا بھی کہ پاپا یہ پاپا یہ اتنے کر لیے کھ
نہ ایسے بچوں کے لیے نا ہمیں کوئی ایکٹیویٹی جیسے سامان منگانے چاہیے خرید کے لانا چاہیے جیسے کہ کی بورڈ والا لیپ ٹاپ وغیرہ آتے ہیں ان میں پڑھائی بھی ہو جاتی ہے گیم بھی کھل جاتی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہے نا جن مل
چلو آپ سے بات کرنے کے لیے بہت ہوا
ہاں مجھے بھی اچھا با خدا حافظ خدا حافظ